اک سر
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے کیا حال چال آپ کے
جی سب بڑھیا آپ بتائیے آپ کیسے ہیں امی ابو سبی
سب بڑھیا آپ بتائیں آپ کے گھر پہ کیسے ہیں سب
جی سب بڑھیا ہے اور بتائیں کھانا کھا لیا آپ نے
جی جی کھا لیا آپ نے کھا لیا
جی جی بالکل کالیا اور بتائیں کیا کر رہے ہیں آج
کچھ نہیں بس بیٹھے ابھی حس آاب سے بات کر رہے تھ
اور بتائیے پھر گھومنے گھومنا پھرنا پسند ہے آپ کو
ارے بہت زیادہ گھومنا پھرنا پسند ہے میرے بہت
ہیں زیادہ تر آپ
زیادہ تر تو بھی میں فی الال پہاڑوں میں ہی گھومتا ہوں
اچھا اچھا پاڑوں میں مطلب کدھر کی پہاڑیا دو جگہ کی ہے نا ہممانچل جموں
ہماچل بڑا اچھا لگتا ہے میرے کو
اچھا اچھااچل اچھا لگتا اور
جی جی وہاں جو وہاں کے جو پہاڑ ہے بہت اچھے ہیں وہاں پہ بھی جو بہت مزہ آتا ہے
اور بتائیے پھر کیا کر رہے تھے آج اٹھ کے صبح آج بھی گھومنے ہی گئے ہیں یا پھر گلی میں ہے اپنے
ارے آج نہیں گیا تھا میں آج ادھر ہی تھا یار مطلب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو آج ادھر ہی تھا
اچھا اچھا اچھا دھیان رکھیے اپنا اور بتائیں پھر دوائی وائی کھا لی آپ نے
جی بالکل خالی ابھی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ریسٹ کر لینےا ایک دو دن تک توب
اچھا اچھا اور بتائیں پھر کھانے میں کیا کھایا تھا
کھانے میں میں نے بس یہی کھایا تھا سویابین اور وہ یہی کھایا تھا چاول جی جی اس میں جی بال اس میں پروٹین بھی اچھا خاصا ہوتا ہے نا جی
جی جی بالکل سویا بین کے ساتھ کیا کھایا تھا روٹی
جی جی بالکل بالکل
اچھا اچھا اچھا اور بتائیے پھر صبح صبح آپ کی جاب وغیرہ کرتے ہیں کہیں نہیں مری تو دکان ہے اچھا اچھا دکان ہے آپ جی جی جی چز چیز کی ہے موبائل شاپ اچھا اچھا موبائل مطلب ریپیئر کرتے ہیں بیچتے ہیں اچھا اچھا نائس نائس تو بڑھیا ہے آپ کو نئے نئے فون دیکھنے کو ملتے ہوں گے
جی جی بالکل اپنی ہی دکان ہے
جی جی بڑھیا بڑھیا اور بیکری وغیرہ بکری وغیرہ تو کرتے ہوگئے دبا کے پھر
رہے بڑھیا ہوتی ہے بکری بھی اچھا خاصا مطلب نکل جاتا ہے اپنا
اچھا اچھا اور کچھ کہہ رہے تھے آپ ابھی بولیے
اور یہی دیکھ رہا تھا کہ آج کل پیڑ مطلب پیڑ بہت کم ہو رہے بہت کاٹے جا رہے ہیں
جی لوگ لوگ تو پیڑ دیکھیے ایسا ہے جہاں لوگ پیڑ لگاتے ہیں مطلب پیڑ ایک بار کاٹ دیے اس کے بعد لگاتے بھی نہیں ہے پیڑ اوپر سے
جی جی جی جی بالکل بالکل آپ
گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی نہیں سکھاتے کہ پیڑ لگانا چاہیے اور اوپر سے چار پیڑ کاٹ دیتے ہیں اور ایک بندہ لگاتا ہے اور اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں پھر بعد میں
جی جی بالکل بالکل اور اور آگے جا کے بہت نقصان ہوگا اگلے والی جنریشن کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا
جی جی بالکل پہلے ہی اتنا زیادہ پالوشن پھیل رہا ہے دللی میں بھی ہر جگہ اور پیڑ بھی کاٹ دے رہے ہیں گرمی کس لیے ہو رہی ہے جموں میں کہاں ہوتی ہے گرمی اتنی
بالکل بالکل اور
میں بھی نہیں جی جی ہمارے یہاں بھی اتنی گرمی نہیں ہوتی بھلی یہاں پہ پیڑ نہیں ہے اور میرے گھر کے آس پاس تھوڑے سے پیڑ ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑی گرمی نہیں ہوتی
بالکل بم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آگے کی جنریشن کو بھی مطلب کچھ ہونا چیے مطلب اچھے سے مطلب پیڑ لگائے جو کاٹ رہے ایک کاٹ رہے ہیں تو چار پیڑ لگائے
جی جی پیڑ کاٹ دیں گے اس کے بعد لگائیں گے بھی نہیں اوپر سے شکایتیں کر اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو
ا جی جی بالکل اوپر سے تو آج کل گرمی دھ رہے ہیں آپ بہت ہو رہی ہے ان کی وجہ سے
جی جی اتنی زیادہ گرمی ہے دن میں باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اتنی گرمی
جی جی جی اور تو اور تو آج کل مطلب جو گند مچلی ہے مطلب ہاں آج کل دیکھ سکتے ہیں ٹرینیں کتنی گندی ہوتی ہیں
جی بالکل کوئی مطلب کوڑا بھی دیکھیے آپ دیکھتے ہوں گے کوڑا بھی نیچے پھینکا رہتا ہے ڈسٹ بین میں نہیں پھینکتے لوگ نیچے پھینکتے ہیں زمین پہ جان بوجھ کے
اور تو پورا روڈ گندا ہو بھرا بھرا ہوتا ہے
اگر اگر سب لوگ مل کے کوڑے کو ڈسٹ بین میں ڈالیں یا پھر جو کھاک کہ ڈال رہا ہے ڈسٹبین میں تو کتنا صفائی رہے گی نا دیش میں
بالکل بالکل اس میں سرار کو بھی مطلب دینا چاہیے کہ تاکہ وہ صفائی رکھیں تھوڑا کررم
جی سرکار کو سب سے بڑھیا سب سے بڑی ہے سرار کو جو دکھ رہا ہے نیچے کوڑا پھینکتے ہوئے اس پہ فائن لگے گا اور اسے گھر سے اٹھاالو
بالکل بالکل اور مطلب صفائی کرنے والے بھی ہونیاہیے کوئی گند پڑی ہوتی ہے بالکل لوگ جو آج کل دیکھ سکتے ہیں گائے بھی ہوئی کچرا کھاتی رہتی ہے
جی جی بالکل بالکل گ گائے گائے بھی وہی کچرا گاتی ہے پھر وہ مر جاتی ہے تو پھر وہاں پہ اور بھی مطلب سمجھ رہے ہیں نا گندگی پھیل جاتی ہے اور مرے ہوئے جانور رہتے ان کو بھی پھینکتے نہیں سائڈ پہ وہیں وہ روڈ پہ چپک جاتے ہیں دب دب کے
جی جی جی جی بالکل بہت گند مچھلی ہوتی ہے
جی کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں ہے بس وہاں صفائی رہتی ہے جہاں مطلب زیادہ لوگ آتے جیسے کہ مال ہو گیا جو پرائیویٹ ہوتے ہیں وہاں زیادہ صفائی ہوتی ہے
ہاں اور دیکھ سکتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل جیسے ہو گیا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو گیا جیسے آج کل دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاکٹرس بھی ہویا آتے ہیں مطلب وہ جن کا کون ایکسپیریئنس بھی نہیں ہوتا ان کے پاس زیادہ جن کے سے بہت جانے بھی جاتی ہیں
جی کسی کو بھی رکھ لیتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں بھی یہی حال ہے ٹیچر دیکھیے کیسے ہیں کوئی دھیان نہیں دیتا کھانا بھی ایسا ہی ملتا ہے وہاں سڑا ہوا
اوپر سے تو اسکول میں بھی وہ گند مچھی ہے بہت ساری
پڑھائی وغیرہ بھی تو آپ کو پت ہی ہے حال کیسے ہو رکھے ہیں لوگوں کے اور جو ہاسپٹل وغیرہ ہے وہاں وہاں بھی لائن لگانی پڑتی ہے اتنی زیادہ اس کے بعد بھی پتا نہیں نمبر آئے گا کہ نہیں اور کچھ غط بولے تو آ کر دکھاتے ہیں وہ پالتو کے ڈاکٹر اور وہ نرس بس
جی بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے آج کل بہت گند مچھلی ہے
سرکار کو اس چیز کو سدارنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا
ہاں بالکل بالکل بالکل
اور بتائیں پھر یہ دیکھیے آپ کے وہاں آس پاس کئی نالا وغیرہ ہوگا اس کو اس کو صاف کرواتے ہیں لوگ یا پھر سرکار کرواتی ہے
بالکل نہیں یہاں تو مطلب اتنی صفائی نہیں ہو رہی بالکل بھی
نالا اگر آپ کی دکان ہے آس پاس کہیں نالا ہوگا وہ جمع ہوا ہے ایس ہی
جی جی جی بالکل بالکل وہ گندا ہے بالکل صفائی نہیں ہے
کالا پانی اس کو صاف ہی نہیں کراتے کوئی بھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے ایک دم بالکل نالا بھرا پڑا ہے اوپر تک کوئی صاف نہیں کراتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے سڑک پہ بھی پانی بھر جاتا ہے جب بھی بارش آتی ہے
بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے اور ا چھوڑیے سب میں یہ تو یہ سب تو بھائی سرکار جانے ہم کیا ہی کر سکتے ہیں اس میں
اب سرکار کو دیکھنا چاہیے نا کہ دیکھیے جیسے آپ ٹیکس وغیرہ بھر رہے ہیں چیزوں کا تو سرار کو صفائی وغیرہ کرنی چاہیے اس چیز پہ
جی بالکل آج تو سرکار بھی مطلب وہی ہے کیا ہی بول سکتے ہیں
اور ملکوں میں آپ دیکھیے وہاں فائن بھرا جاتا ہے جب بھی کچھ مطلب کرتے ہو تم گندگی پھیلاتے ہو یا پھر تھوکتے ہو کہیں پہ کچھ بھی کرتے ہیں فائن لگتا ہے وہاں پہ اس لیے لوگ کہتے نہیں ہے ادھر بھی اگر فائن لگے تو بعد بھی ہے
بالکل اور دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی جگہ ہے چائنا وہاں پہ کتنی صفائی ہوتی ہے اور کتنے ڈسپلین سے لوگ رہتے ہیں
جی جی اور یہاں پہ یہ بھی ہے دیکھیے جیسے مطلب یہاں پہ سرک کی بھی غلط تھوڑی سی کم ہے کیونکہ پاپولیشن دیکھیے کتنی زیادہ ہے کو ہی روک لیں گے پر اگر سب پہ فائن لگائیں گے اسٹرکٹلی تو سب لوگ کریں گے تو پیسہ بھی سرار کو ہی تو بنے گا ہے
اگر سرکار تھوڑا ایکشن لے تھوڑا سا مطلب اسٹرکٹ رہا ہے تو لوگوں کو کرنا پڑے گا
اور پھر پیسہ بھی ملے گا سرکار کو جو کرے گا وہاں سے
بالکل بالکل اور دیش صاف رہے گا تو پھر اچھا لوگوں کے لوگ دھ سکتے ہیں کتنی غریبی ہوئی ہے لوگوں میں
جی جی بالکل اور اگر اگر نہیں ہو رہا ہے سرک سے سرکار جو غریب لوگ ہے انہیں کو رکھ سکتے تی ہے ادھر سفائی وغیرہ میں ان کو تھوڑے پیسے دے دیجے کم سے کم کچھ تو رہے گا
بالکل بالکل بالکل اور صفائی رہنا مطلب اچھی چیز ہے اور اچھا مطلب ہونا چاہیے اچھی سانس ہے یہ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا گندا آتا ہے
پانی بھی اتنا گندا آ رہا ہے ایک دم کیا ہی بولے ہیں آپ ہم ہمارے یہاں تو وہ لگی ہے کیا بولتے ہیں موٹر لگی ہے اور کنویں کا پانی آتا ہے تو وہ تھوڑا صاف ہے کیونکہ وہ گری آ رہا ہمارے باقی جو لو وسا پانی پیتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ دیکھ لیجیے بوتل کھلی بھی رہتی اس میں پانی بھر دیتے ہیں ایے ہی اور اس کو بیچتے ہیں ڈبل فرائی سے
جی بالکل بالکل آج بہت گدم اچھی ستائی بول سکتے ہیں
جی جی اور اگر دیکھیے غریب لوگوں کو اگر یہ لوگ صفائی پہ کام دیں تو ان پہ کام بھی ملے گا صفائی بھی ہوگی اور اس سے دیش بھی آگے بڑھے گا اور غریبی بھی ختم ہو جائے گی تھوڑی سی
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
جی جی اور بتائیے آپ پھر کیا پسند ہے آپ کے کھانے میں
اور بتائیے آپ کو کیا مطلب کیا کرنا پسند دن بھر کیا کرتے رہتے ہیں آپ
دیکھیے دن بار تو ہم صبح اٹھتے ہیں اس کے بعد تھوڑا دوڑنے جاتے ہیں پھر گھر آ کے کھا کے اپنا پھر صحیح بتائے تو تھوڑی دیر سوچتے ہیں کیا کریں پھر دوبارہ سو جاتے ہیں
جی جی اور کھانا میں کیا پسند ہے سب سے زیادہ
ہم کو ہم کو تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں گھر میں تو ہمیں نارمل کھانا پسند پند اور چکن وغیرہ بھی گھر میں کھا لیتے باہر بھی سیم چیز کی کچھ بھی کھا دیں گے جو ملے گا پر وہ صفائی سے بنا ہونا چاہیے ویسے نہیں
جی جی بالکل بالکل بالکل آج کل مطلب بہت گند مچھی ہوئی ہے صفائی کی صفائی بالکل بہت اچھی بات ہے کہ صفائی ر کے
صفائی کرتے ہی کہاں ہے لوگ جھاڑو بھی نہیں مارتے کچھ کچھ ہی لوگ کرتے ہوں گے بس اپنی شاپ میں باقی تو دیکھا ہوگا مٹھائی کی دکانوں پہ بھی کیے مکھیاں اڑتی رہتی ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ
جی جی اور دیکھتے جس کی وجہ سے پھر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں
فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے لوگ مرتے ہیں پھر اس سے
جی جی اور ملاوٹی چیزیں ہوتی ہیں آج کل تو
اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کس وجہ سے مرے کیوںکہ بھائی آپ مٹھائی کھاو گے اس کے بعد ترنت ہی تھوڑ نا مرو گے ایک دو دن بعد مرو گے یا پھر کبھی بد میں
جی بیمار پڑ جاتا ہے پھر ہاسپٹل کے چکر پیر خرچے ہی کررتے ہیں
کہ ہم نے کیا کھایا تھا چلو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی خدا حافظ
ج خدا حافظ
چ